السلام علیکم ر السلام علیکم کہیے نا اور سب خیریت ہے ہاں سب خیریت ہے اور آپ کی پڑے بھائی کہ یہ لوگ کیسے ہیں
ہاں سب ٹھیک ہے آپ اپنا بتائیے آپ کے امی جان ابو جان لوگ کیسے ہے
ب صی ہ
پڑھائی ٹھیک سے چل رہی ہے
صحیح چل رہا ہے ج اور آپ کس کلاس میں ہیں ابھی
والا ہے وہ
اچ کبان نہیں والدا ہے
قریب ہے ابھی چھ مہینہ
ا تو پڑھائی ہوا ہے کہ نہیں اس کے لیے
کر رہا ہوں بھائی گنیت اچھا سے پڑھ رہا ہوں گنت کے تین چار پٹ کر لیا پورا ابھی اور پڑھائی کر رہا
تو مطلب کیسے پڑھ رہے ہیں خود سے یا پھر الگ سے آپ کوئی بیچ ہی لیے ہیں آن لائن والا یا پھر آف لائن والا
پستکالے سے جاتے ہیں اور آن لائن بھی بیچ لیے ہوئے ہیں بھائی جان اچھے سے اور م مطلب کہ جو پور سمسیا ہوتی ہے تو ایک بڑے بھیا لوگ جو ہے جو بارہویں پاس کر چکے ان سے پوچھ لیتے ہیں اور بھی ہے کئی بھیا لوگ جو این آئی ٹی میں وہ بھی بتا
ار تو ابھی طڑھائی کیسے چل رہا ہے آپ
ہمی تو ٹھیک چل رہا ہے ابھی بڑے بھیا بولے ہیں کہ تھوڑا پڑھائی پہ صرف مطلب گنت اور سائنس کو پڑھو اپ کچھ سیکھو جیسے ایڈیٹنگ سیکھو یا کچھ بھی سیکھو تو سیکھو بڑھیا سے
تو آپ کے کون کون سا وشا ہے جس کا آپ ایگزام دیں گے بارہوی میں
ہاں انگریزی ہے ہندی ہے اس کے بعد گنیت ہے اس کے بعد رسائن وگان ہے ت بہت کی ہے یہ پچ اور آپ کا کیسا چل رہا ہے پڑھائی آپ کا ٹھیک چل رہا
یک رہگزام دی ختم ہو گیا ہے تو کچھ دن بعد رزلٹ آئے گا ب اس کے بار کا پڑھائی ضرع ہونا ہے
ریزلٹ کا کب آئے گا پتہ نہیں چلا
ہاں رز آتا ہے جیسے لاٹ چل رہا تھا نا تو ویسے ہی جون کا جب اگلے مہینے کا لاسٹ مہ جب لاسٹ دن چلنے لگے گا
ہاں
اسی کے آس پاس میں ریزلٹ آتا ہے ہ تو آپ اپنا مطلب جو چ مہنے بعد ایگزام ہے اس کے لیے کتنا گھنٹہ پڑنتے ہیں
ہم صبح لائبریری جاتے ہیں تو نو بجے جاتے ہیں اور ایک کبھی کبھی ایک کیات کبھی کبھی تین بج آت تو وہی اس میں آرام سے چار گھنٹہ تو پڑ ہی لیتے ہیں پھر رات کو سونے سے دو گھنٹہ تھوڑا ریوائز کر لیتے ہیں پھر سے ہو گیا اتنا ہی ابھی پڑ رہا ہے تھوڑا وست ابھی تھوڑا سمے نہیں مل رہا ہے لیکن جس دن سے سمے ملے گا اس دن سے اور بات اور مطلب کی پڑھائی ہو گئی ایسے کھان میں خالیے
ہاں کھا لیے ہیں ویسے آپ ا ہم جو پوچھ رہے ہیں س ویسے آپ کتنا مطلب میتھ میں کتنا چیپٹر تک پڑھ چکے ہیں ابھی
ابھی تو ہم چار سے چار پانچ پد ہے ایک پ بائیا پ کے بس سنکھیا کی پڑے گ اس کے بعد تھوڑا سا ترکن متی کا تھوڑا سا پڑے ہے بھائی ن تھوڑا بارہویں میں کافی تھوڑی کٹھن ہے
ہاں د کوتی بہت کٹھن ہے بی م بھی ہم آتاتے کو م تھے
جی
ابھی ہم لوگ آپ لوگ کا ہندی میں دینا ہوتا ہے ہم لوگ انگلش میں دینا تھا تو اس میں ایک ہوتا ہے ان گریس والو وہ بہت ہارڈ ہوتا ہے اس میں تگون میںت پو ہے نا تو وہ بہت ہارڈ پوچھتا ہے جو ہم لوگ کے دماغ میں ہی نہیں گستا ہے
ہاں ہوتا ہے بھائی جان بہت کسی کو ہوتا ہے یہ سمسیا کسی کا میتھ کافی کمزور ہوتا ہے ہمارا بھی میتھ اتنا تو اچھا نہیں ہے پر اگر کوشش کرتے ہیں تو سمجھ آ جاتا ہے کچھ
ہمارا بھی میھ پورا خراب نہیں ہے مطلب مڈل میں ہے
ہاں
پڑھنا پڑنا شرو کر دے نا اور دھیان دے دے تو نکال سکتے ہیں سب چیز
ہاں چلیے تب تو یہ اچھی بات ہے ہم بھی مطلب کہ آج تک تو جو چیز پڑھے نکل ہی گیا ہے جو چیز پڑھے اور کھانا کھا لی ہے
ہو ا
کیا کیا کھانا ہوا
ہاں ہ کیاامل سبزی
او بھ آپ کی آواز کافی جھیمی آ رہی ہے بھائی جار تھوڑا کہئی ہے کیا وست
نہیں ہے اب ٹھیک ہے
ہاں اب ٹھیک ہے اور آپ کا کہاں پڑا ہے آپ کا تو اپنا کالج سے دور پڑا ہوگا ایک پیھا
ہاں دور پ آیا یہ لگ بھگ پینتالیس کلو میٹر تھا
چلیے تو اسی بہانے گھوم بھی لیتے ہیں کیا
نہیں وہ جو جہاں ہمارا کالج تھا نا وہاں پہ ا گاؤں کا جو ایریا ہوتا ہے نا وہی گاؤں ایریا تھا
گاؤں اییریا میں کالج
ہاں تو وہاں گھومنے کا کوئی جگہ ہی نہیں تھا
ویسے کیچی سے جاتے ہیں روز اگزام دینے
ہم تو ہمارے کلاس کے جو دس اسٹوڈنٹ ہیں ہم سب ساتھ میں ایک فور ویلر لے کے اسکارپیو
ہاں
اس میں جاتے ہیں ہم لوگ ایک ساتھ
وہ اچھا تب تو اچھی بات ہے اور کتنا پڑا ہے کافی مہنگا پڑا گیا ہوگا
ہاں وہی ایک دن کا دو سو روپئے پڑتا تھا
بس ایک دن کا دو سو روپے آپ کا اکیلا کی سارا گ رقم ملا کے
ہمارا اکیلے اور سارا گنا جو دس تھے نا مطلب ہر ایک اسٹوڈنٹ پہ دوستو س دینا تھا
تو اور یہ آپ لوگ خود سے بک کیے ہے یا کالج والا دیا
خود سے بک کیا کالج والا نہیں دیتا ہے
اچھا چلیے تب تو اچھی بات ہے اچھا سے ایگزام جا رہا تو گیا ہے نا
ہاں سب اچھا گیا ہے
چلیے اور بتائیے کھانا کیا کیا بنا لیتے ہیں
ہم تو کھانا دال چاول سبزی پنیر کا سبزی بنا لیتے ہیں مساہاری میں نہیں بنا پاتے ہیں
چلی ہم بھی وہی مانساہاری نہیں بنا پاتے شاکاہاری کا تو بنا ہی لیتے ہے
ا اور کیسا کھانا کھانا پسند کرتے ہیں شاکاہاری یا پھر مساری
کل پس ن اور آپ کو پسند ہے کیا
ہاں پسند ہے ہم کیونکہ کھاتے ہیں تو اچھا لگتا ہے
ہم بھی کبھی کبھی کھاتے ہیں لیکن اتنا پسند نہیں ہے جتنا پسند ہم کو شاکاہاری میں پنیر یہ سب ہے پنیر ہم کو کافی پسند اور بتائیے کہ کیا ابھی تو چھٹی ہو گئی ہوگی
ہاں ابھی چھٹی ہے
ابھی کتنے دن چھٹی ہے
ہمارا یہ کچھ دو یا تین دن کے لیے چھٹی ہے پھر کالج اسٹارٹ ہو جائے گا
ہاں تو تین دن بعد گاؤں اور پھر تو بقرعید کی چھٹی ملے گی کچھ دن میں
ہاں
ستائیس کو بقرید ویسے اس بار بقرعید کہاں منانے کا پلان ہے
ہم جائیں گے اپنے گاؤں امی ابو کے پاس
جائیے تو اچھی بات ہے
اور آپ کو کہاں منانا ہے
ہم تو سوچ رہے دیکھیے اگر گرمی سےب زیادہ رہا تو شہر میں ہی رہ جائیں گے اور ٹھنڈا رہا تو جائیں گے گاں
او اور ابھی ابھی کہاں ہے
حبی شہر میں
ہ
اور بتائیے کہ کیا چل رہا ہے پڑھائی لکھائی تو چل رہا ہے پھر اس سمے میں کیا کرتے ہیں جب سمے ملتا
فری س میں کبھی کبھی ہم انسٹاگرام میں تھوڑا کچھ شارٹ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اور وہ نہیں دیکھنے کا من ہوتا ہے تو کبھی کبھی گیم کھیل لیتے ہیں
کوئی گھومنے کے جانے کا پلان یہ سب بناتے ہے کہ نہیں
ہاں گھومنے جانے کا پلان تو بنائے تھے لیکن ایگزام کے دیکھتے ہوئے اس کو بھی چھوڑ دینا پڑا
وہ تو پھر جائیے گا نا اب تو ایگزام ختم ہو گیا
ابھی بھی ایگزام ہے کیونکہ ابھی کالج میں جو پریکٹیکل ایگزام ہوتا ہے نا اس کو دینا ہے
تو اب وہ زیادہ دن کی تھوڑی ہوتی ہوگی وہ تو کچھ دن میں سماپت ہو جاتی ہوگی
دوسے تن دین
چلیے کوئی نہیں اور بتائیے کہ
ہ
کہاں جانے کا من تھا ویسے
ویسے تو ہم جا رہے تھے نیپال
اکیلے
نہیں فیملی تھا تو فیملی چل جائے گا اور ہم رہ جائیں گے
اچھا کوئی نہیں آپ تھوڑا اور بڑے ہو جائیے ویسے آپ کا جو اگزام ختم ہو جاتا ہے پریھا اس کو اس کے بعد آپ کا کیا ہوگا پلیسمنٹ ملے گا
اب یہ تو نہیں پتا ہے وہ تو ٹائم آنے پہ ہی پتا چلے گا
اچھی اچھی کمپنی آتی ہے ویسے آپ کالج میں
نہیں ہم ایسے اتنا اچھا کالج میں ہے نہیں کیونکہ ابھی ہم کر رہے ہیں ڈپلوما کیونکہ بی ٹیک میں اچھے اچھے کمپنی آتے ہیں اور ڈپلوما میں کوئی کوئی چھوٹا مو ہاں بی ٹیک کریں گے تو ڈپلوما میں وہی کوچئی چھوٹا چھوٹا کمپنی آتا ہے تو اس میں پیکیج بہت کم ہی لوگوں کا لگتا ہے جیسے پورے بہار میں جتنے کالج ہے نا
ہاں
ان میں سے یہی کچھ ہر برانچ میں سے یہی کچھ پانچ سے دس بچے کا ہی لگتا ہے
ا کالج پلیسمنٹ
ہاں
اچھا اور وہاں پہ پڑھائی انگریزی میں ہو کہ ہندی میں
انگریزی میں
ا ہندی میں نہیں ہوتی ہے
نہیں
چلیے کوئی ایسے آپ کے کالج میں آتی ہے کمپنی والی تو آپ کے بچے سب نکلے ابھی تک
ہاں نکلے ہیں بہت نکل ج
ہائیسٹ مطلب سب سے زیادہ پیکج کتنا کا ملا
ہائیسٹ تو مطلب ایک کمپنی اپنا لمٹ لے کے آتا ہے کہ جیسے ہم آپ کو تین یا چار ہی ایم پی ا دیتے ہیں تو ابھی ہم لوگ کے کالج کے جو بچے ہیں ان سب کے ملا ہے پانچ ساڑھے پانچ ایل پی ایس ای لگا ہے
ہاں چلیے تو تو تھوڑی سی اچھی رقم ہے وہ بھی ڈپلوما کر کے
ہ ٹھیک ہے تو بھائی جان سالام علیکم اب تھوڑا
ہاں بھائی جان خیال رکھ